اللام علیکم
جی بار ایک بسا اور رہ اد ویر کا تو پیجس
جی خیریت سے جناب
اچھا اچھا اور بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل
جی جی صحیح صحیح ہے بس اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا شکر ہے کہ مطلب کہ یہ شدید گرمی میں کسی طرح زندگی گزار ب رہا
بے شک د اللہ کا شکرنی چاہیے انسان اور کیا چاہیے دیکھو زندگی اللہ اللہ کرو مزے کرو کیا رکھا دنیاداری میں م مایا سے دیکھو دنیا اتنی کماؤ جتنی اتنا ضرورت کے مطابق ہے
بالکل یہ تو بہت اچھی بات بتلائی آپ نے دنیا اتنی کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے جی تھوڑی ہمیشہ کے لیے
پالت ماتاتا فوڑی کر کے
ج یہ یہ فنا ہونے والا دنیا بھائی یہ
بالکل بالکل دنیا پانی ہے دیکھو کلوف سے ائقہ تم بہت ہر جاننا چز موت کا مجہ سکنا ہے
جی جی بالکل کیا بات بولے ہیں آپ یار دل باغ باغ ہو گیا
دل باگ آگ د تو دل باغ باغ ہی کرنے والاے
جی جی چلیے اللہ کا شکر ہے آپ کی زبان میں وہ نزاکت وہ نزاکت اللہ تعالی نے دی ہے چلیے دعا کی اللہ ہم ہمارے اندر بہتری اور صلاحیت پیدا کر دے بات
انشاء اللہ دیکھو آپ آپ بڑے بڑے مطلب انداز آپ کا کیا اچھا لگ رہا ہے مجھے اخلاق اچھے لگ رہے ہیں آپ کے
جی جی بلکل بلکل بلکل صحیح بات ہے چلیے دیکھیے کیا انسان دیکھیے انسان انسان مطلب کہ اپنے پیسوں سے یا اپنے رتبے اور شہرت سے بڑا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے بات کرنے کا انداز اور آپ کے بات کرنے کا اخلاق اگر اچھا ہے نا تو آپ بڑے سے بڑے ظالم کا بھی دل جیت سکتے ہیں ہے کہ نہیں آپ کا جو انداز انداز اور آپ کا اخلاق جب کردار مطلب کہ بات کرنے کا وہ صلاحیت اور بلاغت کے ساتھ بات کیجیے گا تو فرعون جیسا ظالم بھی مطلب کہ اس زمانے میں فرعون اور اس زمانے میں جو کوئی لے لیجیے ظالم بادشاہ ہے ان کو بھی آپ مطلب کہ پلا سکتے ہیں کہ نہیں جی جس طریقے سے دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلمم جو ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم جو ہے اتنی اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت زبان میں دی تھی کہ یہ فرعون جیسے بادشاہ کو بھی مطلب پگھلا دیتے تھے اس کے اندر جو اللہ کی اللہ کے دین کو سمجھا دیتے اللہ کے حق گوئی کو سمجھا دیتے کہ تم اللہ کو ایک مان لو تم مطلب کہ اللہ کو ایک مان لو جو یہ بت پرستی ہے اس کو چھوڑ دو یہ گندہ چیز ہے یہ گنہگار گنا ہے یہ سب مطلب کہ شرک ہے بدعت ہے ہے کہ نہیں
بلکل بے شک
بلکل مطلب کہ ایسے بات کرتے تھے اللہ تعالی نے اس کے زبان میں ایسے ہی فساحت بلاوت پیدا کر دی تھی کہ مطلب کے کفارے مشرقی قین کا دل چیر دیتا تھا باتوں سے جی جی تو یہ جو بات کرنے کا لہجہ ہے نا
بے شک بالکل بالکل مطلب اللہ کسی کسی کو ہی صلاحیت
آپ دیکھیے جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی زبان بچپن سے ہی خراب ہو جاتا ہے آپ دیکھیے گانا گانے لگتا ہے جی گانا گاتا ہے فضول باتیں کرتا ہے اب ا ہے مطلب کہ کم عمر سے ہی گالی دینا شروع کر دیتا ہے مطلب کہ کس ماحول میں رہا
وہی تو نا انسان کا ماحول کیا خراب رہتا نا تو پھر وہ کیا ہے اس ماحول میں ڈل جاتا ہے سک سے ہی نہیں ہو پاتا ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا مطلب کہ یہ بات کرنے کا طریقہ بھی سلیقہ بھی یہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے ہے کہ نہیں
دیکھو انسان کو اخلاق کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق کیا ہے اس کے پیسے سے تھوڑا جج کریں گے اپنا
جی جی جس طریح آپ دیکھیے اخلاق آج دیکھیے آپ جو بات بولے بہت اچھی بات بولے کہ انسان کا اخلاق دیکھنی چاہیے لیکن آج کل ہمارے نوجوان جو شادی کرتے ہیں نا اس میں اخلاق نہیں دیکھتے بلکہ اخلاق جگہ پہ کیا دیکھتے ہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں
خوبصورتی پیسہ لڑکی خوبصورت بنی تھی چاہیے پیسے والی ہونی چاہیے جب جا کے رشتہ کر
اپ میری بات سنیے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو کون بنایا
اللہ تعالی نے بنایا بے شک
انسان انسان کو کسی کو انکار کریں گے کہ یہ اچھی نہیں ہے ان کی سورت اچھی نہیں ہے ان کی چال ڈھال اچھی نہیں ہے تو ہم کس کی انکار کر رہے ہیں آپ بتائیے
جی ج جیھا
جی اللہ تعالا کی بناوت چیز کو ہم انکار کر رہے ہے نا کہ اس قصہ ہے مطلب اس کی سورت اچھی نہیں ہے یہ کالی ہے یہ مطلب کہ اس کے چال ڈھال خراب ہے ہے کیا نہیں
بےشخ دیکھو ہر جگہ آج کل یہی ماحول ہے صحیح ہو رہا ہے
ہگین جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے تو انسان کو اس بات کو سمجھنی چاہیے کہ کہ سب سے بڑی چیز جو یہ اخلاق ہو اخلاق ایکھ لاکھ جی
صحیح دیکھو اخلاق پہ انسان کو دنا چاہیے بٹ دنیا آج کل پیسہ دیکھتی ہیں
جی جی جی جی بالکل صحیح بات ہے س کہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے نا کیا کرے ماحول خراب خراب نہیں ہوا وہاں کے لوگ خراب ہو چکے ف سے بتائیں کہ ہم اخلاق کی جگہ پہ جب رشتے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی کے سورت دیکھتے ہیں لڑکے کے لڑکی کا ملوم دولت دیکتے ہیں کہ کتنا جہیز زیادہ سے زیادہ
ن جو
ربی صلی وسلم نے فرمایا
جی ب خدا
شادی برکت والا وہی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو ہے کہ نہیں جی جی آپ دیکھیے لوگ دکھلاوے کے لیے اور اپنی شہرت کرانے کے لیے مطلب کہ وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں ہے کہ نہیں
بالکل بالکل بالکل آج کل جو معاشرے میں مطلب دکھا ہوا جدا ہو گیا
جی جی بالکل ہے دکھاوا زیادہ ہے دکھاوا لوگ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جسے دکھا رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے لوگ وہ ناسور ہے جو آج آپ کھلا دیجیے تو کل آپ کی برائی کرے گا دوسرے کے پاس کیاارے فلانے کے آم جائے گئے تھے دعوت میں وہ اچھی طرح ہماری خاطر خاطر تواز نہیں کی ہے ک نہیں
جی بالکل ہوتا ہی ایسا ہی ہو رہا ہے آج سرم سر
جی یہ معاشرے ہیں کہ مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ ہر انسان کو مطلب کہ ورغلا دیتا ہے اور لوگ مطلب کہ اس پہ بھی مطلب کہ یہ توجہ دینے لگا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم اپنے لڑک شادی کریں لڑکی کے لڑکوں کی شادی کر رہے ہیں اگر دعوت نہیں کہ برات نہیں لے گئے تو تو لوگ کیا کہیں گے ارے بھائی تم لوگوں کی فکر کرتے ہو تم اللہ کا فکر کرو بھائی
بے شک لوگوں کی فکر کرو گے تو جین نہا ہی پاؤ گے
جی آپ جی جی آپ کی کیا رائے جہیز کے متعلق
دیکھو دہج کے متعلق میری یہ ہے کہ پحیض وہ لیتا ہے مطلب یہ ہے ایک سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ایک بھکاری رہتا ہے نا
ای
وہ بھی اپنا پیٹ پالتا ہے لیکن دہیج مطلب مطلب جو دولہے والے دہیج لے رہے ہیں وہ انٹرنییشنل کے بھکاری ہیں
جی جی بالکل یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی کہ وہ انٹرنیشنل کا بھیکاری ہے دیکھی اللہ کے د کہ اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اور اللہ کے نبی کا جو نبی کی جو حدیث ہے وہ کیا بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس لڑکی کا خرچ اٹھانے کی مطلب کہ استطاعت ہو مطلب کہ اتتے پیسے ہو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال ہو
بالکل یار مطلب جو باپ اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں سوپ رہا ہے اب اس سے کیا دہیج کی ڈیمانڈ کرنا یا پھر اس اور چیز کی ڈیمانڈ کرنا
جی جی بالکل بالکل صحیح بات
وہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دے رہا ہے تو اور مجھے لگتا نہیں کہ اور کچھ چاہیے اس سے
صحیح بات دیکھیے آج کل ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی بائک اپنی بائک جو ہے بائک بائک بائک دو گھنٹے چار گھنٹے کے لیے آپ کو دینے سے انکار کر دے گا ہے کہ نہیں جی آپ کے ماں اب کوئی مال اگر ادھار بھی دیجیے گا نا تو وہ بھی دینے سے انکار کر دے گا لیکن ایک ماں باپ اپنے اپنی بیٹی لکی کو اپنے لڑکی کو اس طرح محبت سے پالتے ہیں پوس ہیں ان کی عمر مطلب کہ اس قدر اس کو پڑھاتے ہیں اس کو مطلب کہ تعلیم دلاتے ہیں اس کے بعد مطلب کہ اس لائق و سائق ہو جاتی ہے تو نکاح کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو رکھ دیتا ہے کہ کہ مطلب کہ اس کو نہ جان نہ پہچان ہوتا ہے ہے کہ نہیں
ایھا
جی تو ہم کو تو مطلب اس کا شکر گزار بننا چاہیے کہ بھائی ہم کو تو آپ جانتے بھی نہیں لیکن پھر بھی اپنے لڑکی جیسی نعمت کو ہمیں دے رہے ہیں کہ نہیں
یار آج کل میں بتاؤں آپ کو مطلب انسان کوئی جانور پال رہا ہے آپ یا دو یا تین مہینے تو آپ کو مطلب ا کوئی لے کے جائے گا تو آپ کو کتنا دل دکھے گا آپ اس جانور کو نہیں دے پاؤ گے دیکھیے باپ ایک بیٹی کو دے رہا ہے بڑی مطلب دل میں پتھر رکھ کے وہ کام کر رہا ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح بات آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور جہیز جیسے لانت سے حفاظت فرماائے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہو گیا
اللہ حافظ